ٹو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی خیت سے ہیں
جی اللہ کا شکرہ دعا ہے آپ کی آپ بتائیے آپ کیسے ہو
جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں
اچھا اچھا اور ناشتہ وغیرہ ہوگا آپ کا تو پیر کا
ناشتہ وغیرہ ہاں تو شام کی چائے گ
او اچھا اچھا اچھا ہاں وہی کوئی دن میں پیتا ہے کوئی شام کو پیتا ہے
ہاں پر شام میں زیادہ مزہ آتا ہی چے گا کیونکہ دن میں تو گرمی کے چکر میں
ویسے تو خالی بیٹھے ہوئے ہو ہاں خالی بیٹھے ہوئے ہو نا اور بنا کے چائے میں زیادہ سبھی پیتا رہتا ہے
اچا
لیکن کالی بیٹھے رہو اور دیتا رہو کوئی بنا کر کے چاہے آدھا آدھا کپ لو لیتے رہو یہ لیکن جب خود ہی بنا کے دینا ہو نا تو صبح شام ہی بہتر لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے پھر چائے پینے مزہ نہیں آتا نا بناتے بناتے پھر جی ایسا ہو جاتا تو دل نہیں کرتا
بالکل یہ تو حقیقت ہے جی جی جی
میں آج کل یہی دیکھ رہی تھی موبائل چلا رہی تھی بچوں کی ایجوکیشن کو لے کر کے کتنی مہنگائی کر رکھی ہے
ہاں مہنگائی تو بہت ہی زیادہ ہے بالکل بالکل ا بہت ٹیڑھی خھیر ہے
وہی تو کہہ رہی اتنا اور ایجوکیشن بہت ضروری بھی ہے پہلے یہ ت ضروری نہیں تھی تو سستی تھی آج مہنگی ہے اور ضرور روری بھی ہے اب انسان ہاں وہی تو کہہ رہی ہوں میں کہ انسان کرے کرے کیا پڑھائے کھائے یا رہے ایک اکیلا کاماننے والا اور چار ایسے پڑھنے لکھنے والے کیا ایسا ٹیوشن کی فیس لے لو اور اسکولوں کی فیس جتنی مہنگی ہے نا تو سمج لیجے کہ اسکولوں پڑھائی بالکل نہیں ہو رہی ہے کورس اتنے ا سارے ہیں کبھی ہمارے ٹائم پر صرف تین کتابیں ہوا کرتی تھی انگلش ہندی میتھ
جی
میں ہوتے تھے تین کتابیں ہوتی تھیں اور آج جو ہے آپ نرسری کلاس کے بچوں کا فرسٹ کلاس کے بچوں کا کورس دیکھ لیجیے کتنا سارا ہوتا ہے
بالکل الالک میں
میں تو بس یہ موبائل میں یہی دیک یہی سب چیزیں دیکھتی رہتی ہوں تو بس ہاں کبھی کچھ کبھی کچھ کیا ب تو انسان کیا کرے گا
ہاں صحیح ہے کیا کرےیں آج کے ٹائم میں مطلب بھیے کچھ نہ کچھ دیکھ ہی لیں
ہاں وہی خالی بیٹھے تھے تو کچھ ایسی چیز جس سے کچھ دنیا داری کے بارے میں پتا چلے نا گھر میں بیٹھے ا بیٹ کہ یہ اب تو تو خیر گھر میں بچے بھی ہیں پڑھنے والے تو آج کل اسکول والوں کے بھی مف کھل ہوئے ہیں اور ٹیوشن والوں کے بھی منہ کھلے ہوئے ہیں جتنا اسکول میں جا رہا ہے آج کے ٹائم میں اتنے ہی جو ہے اس میں جا رہا ہے کیا نام ہے ٹیوشن والوں کو جا رہا ہے پھر بھی ٹیوشن والوں کو مجھے جائز نظر آتا ہے بےچارے محنت کرتے ہیں اسکول والے تو فری پکٹ کے پیسے لے رہے ہیں چار سے چھ گھنٹہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں پھر بھی بچے کو کچھ نہیں سکھاتے ہیں
وہی تو ٹیوشن والا دیکھو وہ جائز پیسہ لے لے رہے ہیں کیکہ وہ ایک
ہاں کیونکہ وہ ایک گھنٹہ دیتا ہے لیکن پورا دھیان دیتا ہے بچے کے اوپر ہوم ورک کرانا پڑھانا آگے کا لے کے چلنا ہر چیز کو وہ کرتا ہے
پریشر رہتا ہے نا ان پہ جی پریشر رہتا ہے نا ان پہ کیا مطلب پیمنٹس بنی نکالنا ہے مہینے کا اب ان کو پریشر نہیں ہے اسکول والوں کو
اسکول والوں کے ایک ساتھ بتائیے ا بیس پچیس تیس بچے لے کے چلنا ہے بس انہیں کیا ہے بورٹ پ کو اتار دیا جس نے اتارنا ہے اتار لے نہیں اتارنا نہیں اتارے زیادہ ہے ماں باپ کو فون پہ واٹسپ پہ بھیج دیا ورک ختم کہایا اب تو یہ واٹسپ وغیرہ ایے چل گئے کہ کاپی میں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میڈموں کو جس بچے نے اچھا نوٹ کیا ہے فوٹو کھینچو اور بھیج دو گروپ میں ڈال دو اب کر آتے رہو اپنے بچوں کو بتاؤ ٹیوشن والے اور گھر والے ہی پڑا رہے ہیں بچوں تو پھر اسکول کی ضرورت کیا ہے پھر
میںائی ڈگری لے کے دیتا ڈگری کا پیسہ لے ل ڈگری کا پیسہ لے لو نا بھائی تم
وہی تو کہہ رہے ہ آپورے سال جو آپ یہ خرچا کرو رہے ہو کب یہ ایکٹیوٹی ہے کب یہ کرافٹ بنانا ہے ماں باپ کو اتنا پریشان کرتے ہیں تو گھر کے کاموں سے کم پریشان ہے ج اسکول کے کام بھی گھر پ بھیھیل دیتا ہے اب یہ ایکٹیویٹی کروا دو اب یہ بنوا دو اب وہ بنوا دو بڑا ہی دماغ خراب کر رہا تھا ہے وہی تو کیسا لگتا ہے کہ ہم تو پڑھے نہیں لیکن آج پڑھنا ہے ہم بھی یہ لگتا ہے ہم نے اپنے بچوں وہ چیزیں نہیں پڑی ہاں یہ جو ہے یہ ایسے کا ہوم ورک کے ٹائم پہ بھاگ گئے و ہو گئے ایسے کر کے نکالیے لیکن نا اب جو ہے آپ تو بھائی بچوں کے ساتھ ایسے بیٹھنا پڑتا ہے کہ صبح ہمارا ہی پیپر ہے صبح اسکول ایسے اٹھنا پڑتا ہے جیسے ہمیں ہی صبح اسکول میں جانا ہے اگر دیر ہو گئی آنکھ نہیں کھلی تو ڈر ایسا لگتا ہے کہ ٹیچر ہمیں ہی مارے گی جیسے کہ یہ حال ہوا پڑا ہے پیرنٹس کا
مطلب بچوں کے جو پییرنٹس پڑھ رہے ہیں آج کل
پیرنٹس پڑ رہے ہیں آج کل ہچی کا تو بات ہے وہ ریلس نہیں دیکھی ایک عورت اسکول کا ہالیڈے ہوم ورک کر رہی تھی وہ کہنے لگی آپ مجھ سے دو ہزار روپئے ایکسٹرا لے لیجیے
لیکن مہربانی کر کے گھر پہ ہوم ورک مت بھیجیے آپ خود ہی کروا لیجیے اسکول کے اندر ہاں اسکول میں ہی کروا لیجے ایک گھنٹہ ایکسٹرا کلاس لگا دیجیے ایکسٹرا پیسے لے لیجے لیکن اسکول میں ہی کرا دیجیے وہ اتنی پریشان تھی کہ نہیں بھائی مجھ سے نہیں ہوتا ہو رہا ہے ہوم ورک یہ اتنا یہ ب اچھا کر نہیں سکتا ماں باپ کو کرنے کو دے رہے ہو کیا ہوم ورک یہ بتا دو
یار اگر دیکھو جیسے ماں باپ ہی پڑھا لیتے ہیں پھر وہ اسکول کیوں بھیجتے ہیں اگر ان کو اتنا ٹائم ہوتا ہے ٹائم نہیں ہے ابھی تو اسکول بھیج رہے ہوں
پلس ٹائم نہیں ہے پلس یہ ہے کہ بتائیے یہ مطلب سب کچھ ماں باپ کو سکھانا ہے تو آپ کو پیسے کیوں دیں گے کہتے ہیں کہ بچے کی پہلی ماں جو اسکول ہوتا ہے بچہ اسکول سے سیکھتا بل گھر سے زیادہ ٹائم جو ہے وہاں گزارتا ہے بچہ چار سے چھ گھنٹے گزار رہا ہے یہ بتائیے ک بار ٹیوشن میں ہے
تو وہی ہوتی ہے جو ا اوریجنل ہے دوسری ماں کی سکتی
ہاں وہ تو ہے وہ تو ہے ہاں دوسری مطلب دنیا میں آنے کے بعد وہ تو ارییجنل ماں جو ہے وہ تو پہلی اور آخری ہے ہی بر اس سکھانے کے معاملے میں جو ہے کہ اسکول کی ٹیچریں جو ہوتی ہیں نا
لگ د ہ جی جی
اسکول کی ٹیچریں جو ہوتی ہیں وہ
اچھا اچھا
کیکہ ٹیچر زیادہ وقت گزارتی ہے نا بچے کے سھ ٹیوشن والی ہو گئی اب ما تو چار چھ گھنٹے بھی کنٹینیو بچے کے سات نہیں بیٹھی رہ سکتی آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ اسے کام بھی کرنا ہے کبھی کسی نے بلا لیا کبھی کچھ کبھی کچھ بچے کا دن کھیل کود میں ایسے ہی نکل جاتا ہے لیکن اسکول والے جو ہوتے ہیں چار سے چھ گھنٹے اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں بچوں کو ہر اچھی بری بات سکھانا کرنا پ سیکھنے کے لیے تو یہی ہے نا کہ اسکول ہے پہلا گھر یہ بتائیے لیکن آج کے ٹائم میں اسکول لوٹنے کی جگہ بن گئی ہے ماں باپ کو
ہاں
حقیقت بات ہے بس فیسیں جمع کراے رہو پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار روپے ا انہیں کوئی مطلب نہیں ہے بس اور پڑھائی پہلے پتا ہے میڈم ہے ہاں میڈم میں پہلے کرتی تھی کاپیوں پہ کام ساری کاپی اکھٹ کروایں کام لکھ کے دیا کرتی ت سمجھ سمجھ آتی تھی ان کی محنت اب تو ایک بچے کی کاپی میں لکھا اور گروپ میں ڈال دیا فوٹو کھینچ کے کرواؤ یہ بتا دو امی میں کہتی ایسی چیزوں کی آواز نہیں اٹھاتے جی جی
ہمارے ٹائم میں ہم پڑھے نا تو مطلب ٹیچرس مطلب ہر بچے کے مطلب ورک جو رہتا تھا ہوم ورک تو مطلب وہ ڈال دی تھے ان کو مطلب ایک گھنٹہ لگ جاتا تھا
پہلے ہاں پھر بھی کاپی اکٹھا کرنا پھر لکھ کے دینا انہیں ہاتھ سے اور باقاعدہ نرسری کلاس کے بچوں کو تو ڈاٹ ڈاٹ بنا کے دیا کرتی تھی یہ بتا دیجے اب تو ڈوڈ ڈڈ بنا کے اور ہاتھ پکڑوا کے ڈریسنگ کرواتی تھیں اب تو کچھ بھی نہیں کرواتا
وہی تو گئی ہوں اب تو بک آ گئی ہیں بک میں بنے ہوئے ہوتے ہیں لکھ کے دے دیا گھر سے پریسنگ کر کے لانا
ٹھیک ہے نا مطلب اپنے آپ کو محنت نہیں کروانی بالکل بھی میں نے فری پکٹ کا پیسہ سرکاری اسکول ہو یا پرائیویٹ ہو فری فکٹ کا پیسہ لے رہے ہیں بس بہت زیاد دماغ خراب ہو گیا تو کہتے پرائیوٹ پرائیوٹ بھی ایسے ہو نا سکاری کی طرح
ارے پرائیویٹ تو بہت لوٹتے ہیں سرکاری تو چلو پیسہ نہیں لے رہا سمجھ میں آ رہا ہے ان کی
چلو پیسہ نہیں لے رہا ہے ٹیوشن لگا دو مہنگا سے مہنگا ویٹ والے تو پیس بھی بیس ہزار روپئے پچیس پچیس ہزار روپئے اور پلس ایکٹیویٹی کرافٹ بنا کے لاؤ یہ بنا کے لاؤ وہی تو کہہ رہی ہوں
رہ گا پھر گورنمنٹ اور پرائیویٹ میں
ہاں ببو اس کے لیے پرائیویٹ ہو گئے نا وہ ایکٹیوٹی کرافٹ یہ وہ سوچنے کرواتے رہ ہو بس اس کے لیے ہوگئے وہ پڑھائی ایک ھیلے کی نہیں ہے بالکل ہاں
لے سالک بی
اب تو وہ سال بھر تو کاٹے گا ہاں اب سال بھر میں جتنا لوٹا جائے لوٹ لو اور آپ کو پتا ہے ری وہ بن بنا دیا ہے ہر سال جو ہے آپ کو مطلب ایزامینیشن چارج دینا ہے اور ٹیوشن فی چارج دینا پ کون کون سے چار جوڑ کے آٹھ دس ہزار روپئے ہر سال کا رینیو بنا دیا کہب جیسے ری ایڈمیشن جو ہوتے ہیں ایڈمیشن ہوئے و کا بھی مطلب دوبارہ ہاں دوبارہ مطلب پورے آٹھ ہزاروپ دس ہزار روپئے لگیں گے آپ کے
تو میں نے کہا بتاؤ یہ کیا چکر ہے
اچھا اچھا نہیں جیسے آپ جو بچے ہیں مطلب ایک بچے کی فیس لگ بھگ کتنی ہوگی
آج کے ٹائم پندرہ سو دو ہزار روپئے تو ہے پرائیویٹ اسکولوں میں پندرہ سو سے کم بارہ سو سے کم تو میں مانتی ہوں چھوٹے سے چھوٹے اسکول میں بھی نگ سر نگ ہاں چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں اس میں بھیتنی ہے
پر منتھ کی ہے یا پھر مطلب سال کی ہے اچھا اچھا اچا ج تھا ہے پر ایئر ہماری جو فیس تھی وہ
ہاں
تھری تھاؤزینڈ ہی تھی
جی سال کی مطلب منتھلی
منتئرلیئرلی
ایئرلی ہاں تو وہی ہو گیا نا تین سو روپے مہینہ
ہاں
تین سو روپئے مہینہ ڈھائی سو وپئے مہین وہی تو کہہ رہی ہوں تو یہی فیس ہوا کرتی تھی دو سو ڈھائی سو روپئےہ ہی ہوا کرتی فیس اد
ہاں کھیچی کے ملو مطلب کیا بولتے ہیں چار مطلب وہ اگر تین سو سے اوپر یا چار سو بھی لے لینا تو بھی مطلب بہت ہوتا ہے
ہاں بہت ہوتا ہے حقیقت بات ہے میں وہی تو کہنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے کی اور کتابیں ک ہوتی تھی ہندی انگلش میتھ زیادہ تر اچھے اس اسکول میں ہوا آپ کو سوشل سائنس مل جائے گی آپ کو اور یا پھر وہ مل جاتی فی جنرل نالج مل جاتی ہے جی کے ہے یہ سب چیزیں ہوم سائنس ہے بس وہ بھی بڑی کلاس میں نرسری میں تو آپ کو تین ہی بک رہتی تھی ن سی وہ انگلش ہندی میتھ بس اور آج کے ٹائم میں آپ را نرسری اور ایل کے جی کا بیگ اٹھا کے دیکھ لیجیے
بیٹا دکان بھیہ بیٹ رہا تھا چلو بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات آپ نے کو سجھائی ان شاء اللہ پھر بات ہو گ اللہ پھر